وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
بھائی جن آپ ٹھیک ہو
جی الحمد للہ میں اچھا ہوں اور آپ بتائیے آپ کیسے ہیں
بھائی جان میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں تو آپ کے گھر پہ آپ کے ابو جان امی جان بھائی بہن سبھی ٹھیک ہے
جی الحمد للہ سب خیریت سے ہیں اور آپ کے گھر میں سب کیسے ہیں امی ابو بڑے بھائی
ہاں بھائی جان اللہ تعالی آپ کا شکر ہے کہ وہ بھی بڑھیا ہے تو بھائی جان آپ نے کھانا کھا لیا
جی الحمد للہ میں نے کھانا کھا لیا اور میں تھوڑا سیر و تفریح کر کے بھی آ گیا ہوں اپ نے گھر پر
ہاں بھائی جان بڑی اچھی بات ہے میں نے بھی ابھی کھانا کھا لیا تو میں باہر ہی بیٹھا تھا اب سوچا کی آپ سے ہی باہر ہی تو بیٹھا ہی ہوں آپ سے ہی بات کر کے کچھ جانکاری حاصل کی جائے ہے نا ہاں بھائی جان تو میں آپ سے مطلب کہ وقت کی پابندی پے بات کرنا چاہ تو کی یے بہت اچھا ٹاپک ہے تو مجھے اپنی جگہ اچھا ہی لگا تو میں نے سوچا اسی پے بات کیا تے ہے نا ہاں بھائی جان تو سب سے پہلے مطلب کی یے سمجھنا ضروری ہے کی وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے دنیا میں ہر انسان کو روز چوبیس گھنٹے ملتے ہیں نا کسی کے پاس کم ہوتے ہیں اور نا زیادہ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کی کچھ لوگ اپنا وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ اسے ضائع کر دے تے تو اگر ہم وقت کی ملب کی قدر کرے تو ہم اپنی زندگی میں بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم وقت کو بیکار باتوں موبائل گیمس یا صرف سونے میں گزار دیتے تو بعد میں صرف مطلب کی پچھتاوا رہ جاتا ہے نا بھائی جان تو ٹائم مینجمنٹ کا مطلب ہے ہر کام کو اس کے ملب کہ مناسیب وقت پر کرنا جب ہم اپنا دن پہلے ص ملب پہلے سے سوچ کر گزارتے ہیں تو ہمیں جلدی بھی نہیں ہوتی اور کام بھی اچھی طرح مکمل ہو جاتا ہے ہے نا بھائی جان
جی بالکل درست فرمایا آپ نے
ہاں فرمائی اب آپ بھی
آپ نے وقت کی پابندی کی اور وقت کی اہمیت کے بارے میں بہت اچھا بات کی میں آپ کی بات سے سہمت کرت
ہاں بھائی جان آپ کی آواز اچھے سے نہیں آ رہی ہے
جی جی آب آری ہے
ہاں بھائی جان اب آ رہی ہے
جی ہاں تو جیسا آپ نے فرمایا بالکل درست فرمایا تھا کہ اگر ہم دنیا کے کامیاب لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کی ان کی سب سے بڑی خوبی وقت کی پابندی تھی اور وقت کی پابندی انسان میں ذمہ داری اعتماد اور انتظام پیدا کرتی ہے اور ایک طالب علم اگر روزانہ صرف دو گھنٹے بھی دل لگا کر پڑھے تو وہ کامیاب ہو سک تا ہے لیکن جو سارا دن موبائل سوشل میڈیا اور بیکار باتوں میں گزار دیتا ہے اس کے حصے میں صرف پچھتاوا آتا ہے جی
جی اچھی بات ہے کی آپنی
اور آج کا سب سے بڑا مسلہ بھی یہی ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اور حق حقیقت یہ ہے کہ وقت تو سب کے پاس برابر ہے لیکن اس کا استعمال الگ الگ ہے
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تو اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ طالب علم کے لیے بھی ٹائم مینجمنٹ بہت ہی ضروری ہے اگر اسٹوڈنٹ روز تھورا تھورا پرلے تو امتحان کے دن اسے زیادہ پریشانی نہیں ہوتی لیکن جو اسٹوڈنٹ سارا سال وقت ضائع کرتے ہیں وہ آخر دنوں میں مطلب کہ بہت ٹینشن میں آ جاتے ہیں تو صبح جلدی اٹھنا بھی ٹائم مینجمنٹ کا حصہ ہے جو لوگ جلدی اٹھتے ہیں تو ان کے پاس دن بر کا کام کے لیے زیادہ وقت ہوتا ہے صبح مکمل مکمل مکمل سکون والا ہوتا ہے اور دماغ تازہ ہوتا ہے تو ہر دن کے کام کی ایک چھوٹی سی لسٹ بنا لینی چاہیے سب سے پہلے ضروری کام مکمل کرے جب ایک کام ختم ہو تو ہو جائے تو تب دوسرا اس طرح کام شروع مطلب کہ کرنا چاہے اس طرح مطلب کہ الجن کم ہوتی ہے اور کام آسان لگتا ہے نا بھائی جان
جی جی بالکل درست فرمایا
آپ بتائیے کچھ
جی تو آپ نے بالکل درست فرمایا اور ہمیں آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑنا چاہیے کیوکیہ کیوکیہ جو انسان ہر کام کو ٹالتا ہے وہ زندگی میں پیچھے رہ جاتا ہے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللیہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے ہمیشہ گنیمت جاننا چاہیے جیسے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اور صحت کو بیماری سے پہلے اور دولت کو فخر فقہ سے پہلے اور اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے
ہاں بھائی جان بہت ہی اچھی بات کی آپ نے
جی اور یہ حدیث بھی ہمیں وقت کی اہمیت کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے
ہاں بھائی جان بہت ہی اچھی بات کہ ہے آپ نے تو بھائی میرے مطلب کہ کیا ہوتا ہے کہ موب آج کل کیا ہوتا ہے کہ موبائل فون وقت ضائع کرنے کی سب سے بڑی وجہ بن گئی ہے ہم صرف مطلب کہ پانچ منٹ کے لے موبائل اٹھاتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایک یا دو گھنٹے گزر جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اس لیے موبائل فون صرف ضرورت ضرورت کے وقت استعمال کرنا چاہیے سوشل میڈیا بھی صرف حد تک ٹھیک ہے اگر ہم سارا دن ویڈیوز دیکھتے رہے یا بے کار اسکرولنگ کرتے رہے تو ہم اپنا قیمتی وقت کھو دیتے ہیں ٹائم مینجمنٹ سے صرف تال ہی نہیں صحت بھی بہتر رہتی ہے جب ہم وقت پر اٹھتے ہیں وقت پر کھانا کھاتے ہیں اور وقت پر سوتے ہیں تو ہمارا جسم تندرست رہتا ہے ہر کام میں ملک بابندی بہت ضروری ہے اسکول کالج آفس یا کسی ملک ملاقات میں ہمیشہ وقت پر پہنچنا چاہیے اس سے لوگ ہمیں ہم پر بھروسہ کرتے ہیں اور ہماری عزت بھی مطلب کی بات یہ ہے نا تو جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں وہ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں ڈاکٹر انجینئر ٹیچر بزنس مین اور ہر کامیاب شخص اپنے وقت کی حفاظت کرتے ہیں نا بھائی جان
جی بالکل درست فرمایا
تو آپ فرمائیے کچھ
جی جی بالکل آپ نے دور فرمایا اور پھر یہی وقت ا علم حاصل کرنے کتابیں پڑھنے ورزش کرنے والدین کی خدمت کرنے اور اللہ کی عبادت میں لگایا جاتے تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے اور وقت سونے سے بھی زیادہ کی قیمتی ہے کیونکہ سونا تو کھو کر واپس مل جاتا ہے مگر وقت کبھی واپس نہیں آتا اور جی اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دن کا ایک منصوبہ بنائیں اور فجر کے بعد جلدی اٹھیں ورزش کریں پڑھائی کریں کام کا وقت طے کریں اور موبائل کم سے کم استعمال کریں
ہاں بھائی جان
اور پر دن اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ آج میں نے اپنا وقت کہاں خرچ کیا اگر ہر انسان صرف اتنا کر لے تو اس کی زندگی میں غیر معمولی تبدیلی آ س
ہاں بھائی جان بہت ہی اچھی بات کی آپ نے تو بھائی جان ہاں بھائی جان تو اگر ہم روز صرف ایک گھنٹہ بھی کسی اچھی چیز کو دیں تو جیسے ملا مطلب کہ مطالعہ ازرسائز یا نئی سکلیں سیکھنا تو کچھ مہینوں کے بعد بہت بڑا فرق نظر آتا ہے تو کبھی کبھی ہم کام کو مطلب کہ کل پر چھوڑ دیتے ہیں اس عادت کو سستی یا تال متول مطلب کہ کہتے ہیں تو یہ عادت ہماری ترقی کی سب سے بڑی دشمن ہے تو ہمیں ہر کام آج ہی مکمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تو وقت پیسوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے پیسے دوبارہ کمائے جا سکتے ہیں لیکن گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا اس لیے ہر لمحے کی قدر کرنی چاہیے ٹائم مینجمنٹ سے انسان کی زندگی میں نظام آتا ہے دماغ سکون میں رہتا ہے کام وقت پر ہوتا ہے اور مطلب کہ غلطیاں بھی کام مطلب کہ کم ہوتی ہے نا بھائی جان تو ہمیں اپنے گھر والوں کے لیے بھی بھی وقت نکالنا چاہیے دوستوں سے ملنا والدین کی مل کی خدمت کرنا اور اپنی صحت کا خیال رکھنا نا بی ٹائم مینجمنٹ کا ہی حصہ ہے تو آپ بھی فرمائیے میرے بھائی جان
جی آپ نے درست فرمایا اور وقت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ پر بھی نظر ڈالنی چاہیے دنیا میں جتنے بھی عظیم انسان گزرے ہیں ان کی کامیابی کا ایک بڑا راج یہ تھا کہ انہوں نے اپنے وقت کی حفاظت کی
ہاں بھائی جے
اور جیسے جو اپنے لمحوں کو نیک عمل میں لگاتا ہے وہی بلندوں تک پہنچتا ہے اور میرے عزیز دوست جیسے آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں سب سے زیادہ وقت موبائل فون سوشل میڈیا بے وجہ ویڈی اور فجول گفت گو میں ضیاء ہو رہا ہے اور موبائل فون اپب اپنے آپ میں برا نہیں بلکہ اس کا غلط استعمال نقصان دہ ہے اگر اسی موبائل سے ہم علم حاصل کریں اچھی کتابیں پڑھیں نئی زبان سیکھیں یا اپنے ہنر کو بہتر بنائیں تو یہی موبائل کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے جی اور اگر آپ اپنے اب طالب علم ہے تو آپ کا ہر دن ایک نئی کتاب نیا سبق اور نئی کامیابی کا پیغام ہونا چاہیے
ہاں بھائی جان یہ آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی تو آخر میں میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ وقت بہت ہی قیمتی دولت ہے جو انسان وقت کی عزت کرتا ہے وقت بھی اسے عزت اور کامیابی دیتا ہے تو اس لیے آج سے ہی عہد مطلب کہ ہم دونوں عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنا ہر دن کا صحیح استعمال کریں گے محنت کریں گے اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے ہے نا
جی درست
تو آپ بھی فرمائیے کچھ
جی آپ نے بہت اچھا عہد کرنے کی بات کی جیسے ہم ہر رات سونے سے پہلے اپنے دل سے بھی پوچھیں گے کی آج میں نے کیا کچھ نیا سیکھا اور اپنے والدین کی خدمت کی کی نہیں کی اور کسی کی مدد کی کے نہیں اور وقت کن فضول باتوں میں جایا کیا یہ سب عہد اپن کریں گے مل کے
ہاں بھائی جان
اور یہ اچھی باتیں اپن آگے تک بھی پہنچائیں گے
ہاں اچھی بات کی تو دیکھ دیکھو میرے بھائی کیا ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالی نے ہر انسان کو دن کے چوبیس گھنٹے دیے تو ایسا نہیں ہے کے کسی کو ام اس سے زیادہ دیا ہے یا کسی کو اس سے کم نہیں اس نے ہر ایک کو مطلب کے چوبیس گھنٹے دیے تو اس سے کیا کہیں لوگ کیا کرتے ہیں جو وہ اپنے ٹائم کا صحیح سے استعمال کرتے اس سے کیا ہوتا ہے کے مطلب کے وہ پھر آگے جا کے آسانی مطلب کے ہمم بت بڑے عہدے پہ مطلب کہ پہنچ جاتے ہیں پھر زندگی گزارنا بہت ہی آسان ہوتا ہے ہمیں اور یہ لوگ اسی ٹائم کو ضائع کر دیتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا ہے نا تو انشاء اللہ آگے بھی بات ہوتی رہے گی اللہ
اللہ حافظ